ہلو
السلام علیکم رائیجان
وعلیکم السلام بھیا
جی جی سب کہہ رہے
سب خر رہی ہے
جی جی تو یہ سائنسی ایجاد اور انسانی مستقبل کے بارے میں آپ کا کیا وچار ہے بھ جان اچھا
آج ام مطلب میں سوچتا ہوں کہ جس نے انسانوں کو غاروں سے نکال کر س تک پہنچا دیا ہے یعنی سائنس اور یعنی سائنس اور اس
جی جی جی جی
ا جب ہم س جب ہم صبح جگ جاگنے سے لے کر رات کو سونے تک کی اپنی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو اس ہر لمحہ سائنس کی کسی نہ کسی ایجاد کہ جیلے س گزرتا ہے
تو مطلب یہی ہے بالکل آپ نے ان فرمایا تو جیسے کہ پہیے کی ایجاد سے لے کر آج مصنوعی جانت کے دور تک ہم آ گئے ہیں اور پہلے مطلب سب سے پرتھم کیا تھا کہ پہیے کا ایجاد ہوا تھا تو سائنس نے انسانی زندگی کے ڈرے کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے جو چیزیں مطلب کل تک موجج یا وہحمی لگتی تھی آج لیکن وہ حقیقت بن چکی ہیں کیونکہ پہلے کیا تھا کہ ہمیں ایک موج لگتی تھی پہلے یہ ساری چیزیں لیکن آج دیکھتے ہیں کہ سبھی چیزیں جو حقیقت کے روپ میں آ گئی ہیں اور ہمیں حقیقت لگنے لگی ہیں بائی شان
بالکل بالکل بھائی جان جی جی میاں یعنی سائنس صرف ایک مجنوں مجنون نہیں ہے بلکہ ایک کائنات کی چھپی ہوئی راجوں کو بے پردہ کرنے کا ایک سو سلگتا ہوا سوار ہیں
جی جی جی بالکل بالکل
اور آج ہم اسی سائنس سائنسی سفر اور اس کے آنے والے مستقبل پر تبدیلی بات کریں گے بھائی جان
اور اس کا سائنس سعور مطلب کیا ہے تو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ سائنس صرف لیب میں ٹیسٹ ٹیوب لانےیا مشکل فارمولےیا کرنے کا نام ہے لیکن آپ کے نزدیکی اس کی اصل تصریف کیا ہے کچھ اس کے بارے میں فرمانا چاہیں گے
جی بھائی جان سائنس دراصل دو چیزوں کا نام ہے مشاہدہ اور تجربہ جب انسان اپنے آس پاس کی دنیا کو دیکھتا ہے نا تو سوال کرتا ہے کہ یہ ہے کیوں اور کیسے اور پھر اس کی جواب تلاشتا ہے تو وہیں سے سائنس کی ابتدا ہوتی ہے
بالکل بالکل تو یہی ہے کہ جو مطلب یعنی اندھ وشواس اور تاسس کو چھوڑ کر دلیلوں کی بنیادی پر حقیقت اور تسلیم کرنا ہی اصلی سائنسی سعور ہے
بالکل بھائی جان بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے اور اسی سعور سے انسانیت کو ترقی کہ کہ نئی رہو دکھائی دے دی ہیں
یعنی وہ سائنسسٹ ہو گئے جنہوں نے دنیا بدلی ہے طبی صوبے میں انقلاب یعنی اگر ہر صحت کے میدان کو دیکھیں تو سائنس نے انسان کو اوسط عمر اور زندگی کی کشش کو بھی بڑھایا ہے نا
ہاں بالکل بھائی جان بہت جی ہاں یہ یہ دور تھا جب چھوٹی چھوٹی بابائے پورے کے پورے شہروں کو صاف کرتی تھیں جی لیکن آج سائنس کے سائنس نے جیون رکشہ دوائیاں ویکسین روبوٹک سرجری جیسی تحقیق کے ذریعے ناممکن کو ممکن بنا دیا ہے بھائی جان
بالکل بالکل بالکل تو اس کا مطلب یہی ہے جو مطلب جناب ایک دور تھا جو آپ نے بتایا کہ مہاماری صفحہ کر دیتی تھی تو مطلب پہلے جو خت مہینے میں دیکھا ہے کہ پہلے خط مہینے پہنچتے تھے اور آج جو خط پلک جپکتے ہی پہنچ رہے ہیں اور ایک انسان جو ایک کونے میں بیٹھا ہے تو وہ دوسرے کونے ویڈیو کال پر دوسرے سے روبرو بھی ہو سکتا ہے تو یہ سب کچھ مواصلات یا انٹرنیٹ کی وجہ سے ہوچکا ہے نا جناب
ہاں جناب بالکل صی بالکل صحیح فرمایا آپ
بولیے
انسان اب صرف زمین تک محدود نہیں رہا وہ چاند تک مری پر بستیاں بنا بسانے کی خواب دیکھ رہا ہے
بالکل بالکل تو جیمس ویب جیس عالسان ٹیلیسکوپ کے ذریعے ہم کائنات کی ابتدا کے وقت کو دیکھ پا رہے ہیں یا انسان انسانی جذن کے پرواز کی ترین مثال ہے جو آپ اور ہم دیکھ پا رہے ہیں
بالکل سلیم بھائی مطلب بالکل بھائی آج کے دور میں دور کی سب سے بڑی بحث منصونی جہانت پر ہو رہی ہے نا ج آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ انسانی ذہن کا متبادل بن سکتا ہے
بالکل بالکل تو اے آئی واقعی ایک بڑا انقلاب ہے یا انسان کے کاموں کو آسان بنا رہا ہے پیچیدہ ڈیٹا کو وشلیشن چند سیکڑوں میں کر رہا ہے لیکن یاد رکھیے مشین میں جہانت تو ہو سکتی ہے مگر سعور اور جذبات صرف انسان کے پاس ہی ہوتا ہے
ا مطلب اب آپ کہنا چاہتے ہیں میاں کی یعنی مشین کتنی بھی سمجھدار ہو جائے وہ رہے گی انسان کی تاب دار
بالکل بالکل بالکل تو بصرط انسان اس کا استعمال سمجھداری اور حکمت کے ساتھ کرے تو مطلب سائنس تعمیر یا توباہ کے روپ میں دیکھا جا سکتا ہے
ہاں یہاں ایک اور اہم نکتہ سامنے آتا ہے کہ سائنس نے یہ جہاں ہمیں آرام بخشا ہے وہیں ایٹمی ہتھیار اور بارود جیسے توکن تحفے بھی دیے ہیں
جی جی جی جی
ہاں یہ بہت ایک سنجیدہ بات ہے سائنس خود خود میں نہ اچھی ہے نہ بری یہ محض ایک طاقت ہے اب یہ انسان کے اخلاق پر منحصر کی وہ اس سے تعمیری کام لیتا ہے یا توائی کا راستہ چنتا ہے
بالکل بالکل تو یہی ہے کہ یعنی سائنس جو ہے ہمیشہ انسانیت کے تحفظ اور ولائی کے لیے ہی استعمال کیا جانا چاہیے اور جی
بالکل بالکل درست فرمایا آپ نے تو ناجرین آج کی گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ تو بھائی جان آج کی مطلب گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ سائنس اللہ کی دی ہوئی عقل کا بہترین استعمال ہے اس کے بغیر کوئی بھی مشرہ ترقی نہیں کر سکتا
بالکل بالکل صحیح جناب
ہاں ہمیں اپنے بچوں کو رٹنے کی عادت کو ختم کر کے سوال پوچھنے اور تحقیق کرنے کا جووک پیدا کرنا ہوگا تاکہ ہمارا مستقبل اور بھی روشن ہو سکے
تو یہی ہے کہ جی جی تو جیسے ہم اپنے بچوں کو اپنے کی عادت کو ختم کرنے کے لیے سوال پوچھنا تہذیب کرنے کے لیے جواب پیدا کرنا تاکہ مستقبل اور روشن ہو سکے جناب
بالکل یعنی جیسا کہ ایک مشہور مقولہ ہے کہ سائنس کے بغیر انسان اندھا ہے اور بنا انسانیت کے سائنس ایک خوفنا کا اندھکار ہے
بالکل بالکل اور سائنس کی اسی خوبصورتی کو بیاں کرنے کے لیے ایک الفاظ کہیں تو یہی ہے کہ زمین سے عرض تک کا راج کو پانا یہ سائنس ہے جو کل ایک خو آج وہ سچ دکھانا ہی سائنس ہے
بالکل بھائی جان کیا خوب کہا آپ نے بھائی جان بھائی جان اب ایسے ہی ہے مطلب سائنس اچھا بھی ہے اور کہیں پر دیکھیں تو اس کے بہت سارے خوفناک منظر بھی دکھائی پڑتے ہیں ہمیں
بالکل بالکل تو یہی ہے آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس سے ا مطلب پڑھائی اور سب کچھ آسان ہو گیا ہے
ہاں بالکل جی ہاں پر بسرتے ہیں کہ اس اس کا استعمال سمجھداری سے ہونا چاہیے اگر اس کا استعمال ہم نے صحیح سے نہیں کیا تو یہ دنیا کو بھی تباہ کر سکتا ہے
جی جی
جی بھائی جان تو آپ کے ساتھ بات کر آج میں بہت اچھا لگا
بالکل بالکل بھائی جان مجھے بھی آپ سے بات کر کے بہت پرسنتا ہوئی جی خدا حافظ
چبااکیر